ہلو ہاں آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے
جی
ارے یار ٹاور کی وجہ سے سرا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے یا پھر فس بتا دے رہا ہے صلاح حالانکہ پورا ایک ہی منٹ میں ہو جائے گا پورا لیکن فالس بتائے گا جب فلس چارج نہیں ہوتا ہے ہم بیٹری
اور
سمجھا
نہیں سمجھ سمجھائے کب تو سمجھو گا سمجھائے گا تب نہ سمجھوں گا گ
ابھی جیسے بات کی نا ہم لوگ کتنا بات کیے چار سو پچپن منٹ بات کرتے ہیں کم سے کم سات سو پچپن سات سو بیس سات سو تیس اتنا بات ہونا چاہیے کم سے کم سات نہیں ایک بار میں سات سو منٹ کم سے کم سات سو سیکنڈ سات سو منٹ کا سات سو منٹ نہیں کر رہا سات سو سیکنڈ سر
تبھی تو میں بولوں کہ دس پندرہ منٹ کٹ جاتا ہے اب
ہ بارہ منٹ کر جاتا ہے سات سو منٹ سات سو سیکنڈ ہونا چاہیے اور چار سو پچپن سیکنڈ اھی بات ہوئی یہ فون سے بتا دییاے کہ مگر پورا ہو گیا آج کے چار سو پچپن میں تھوڑی پورا ہوتا ہے پورا کر دیا
آپ کو دیکھ کر آپ کو دیکھ کر پورا کر دیا
اس سے نقصان ہوتا ہے کہ پیسہ نہیں دے گا بس چار سو پچپنے سیکنڈ کا پیسہ دے گا
س جا ہ
اچھا
ہوں
ہ
چلو ہولی میرا تو پورا ہو گیا بھائی اب آتا ہے کہ سب پولس بھی ہے بہت ممے بھرا ہے ٹاور کو و جیس سے نیٹ ورک کام نہیں کرتا تھا اورس بھر جاتا تھا اس میں
جی
جی
کیا کہوں میں ہماری زندگی بس کسی طرح پٹ رہی ہے
صلا سگریٹ نہیں ہے صلا پیے تو پیئیں کہاں سمجھ نہیں آ رہا ہے
ہاں ایک ایک اور بات کیا یار میرے ساتھ
کاچی
بت رہا ہاں بتا نہیں ہ ن
ہاں
شاید میرے بیگ میں تھا کہ نہیں میرے بیگ میں سگریٹ کا ڈبہ تھا سن رہا
ہوں
چاچی کل دیکھ لی تھا کہ نہیں پتا نہیں ہے چاچی وہی پھرنے سے بھولنے لگی پوچھ رہی تھی ہم سے کہ پیتا ہے گیا ہم بولے کہ نہیں کہ نہیں جٹ ب بول لیے گا یہ مطلب اپنے بھشا میں پوھ رہی تھی ہو لیکن میںطلب میں ایسے بول رہا ہوں یہاں سے جھوٹ نہیں بولنا تھا لےیک نہ جھوٹ ک لو بولیں گے ہاں م لے گن آ یہ سب ک کر ٹھیک ہ کہئی کہ آج ڈ ل آ گیا
ہوں
یہ دیک کو گھر سے کوئی دقت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا
اب گھر سے کوئی دقت نہیں ہے
ہے دقت پر مطلب اپنے آپ سے ویسا کوئی ب نہیں
اب ابھی ہاں پ جی اوپر ہے کہاں ہ
کتنا ہاں
بولیے بھائی جان سٹ سگٹ لے لی ہیں لیکن پینے کی جگہ نہیں مل رہی ہے
یہ سب سوچنا بھی پڑتا ہے
اپری ہی ہیں
ا جادوا ہلو ہو
ہاں بولیے بولیے بائی
بول رہا ہوں یہ سب سو سوچنا بھی پڑتا ہے
کیا کرے بھائی جان ہماری تو قسمت ہی ایسی ہے
آپ سے بدتر کہیں میرا
ہوں ہوں ہوں کسی بھی طرح زندگی جینے کی کوششوں میں ہوں ارے یار آج کل سموسا والا بھی نہیں آ رہا ہے کھا نہیں پا رہے ہیں کچھ بھوک لگ جا رہی ہے
گلاب سبان
ا کلا آپ کا
س نائ ر استبا ہے
ہاں
سن ر استمبا ہے وہ دو سو بتا نہیں رہا ہے آپ تیرے میں بولا پروسیسنگ میں
ہاں
وہ ابھی اور بڑھے گا اس وہ بھی وہ وٹول ہو جائے گا نا وڈرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے آپ بڈول ہوگا آ میں سمجھے
رکنا تھوڑا سا ہے کا بنے بولین مات
ہیلو
ہوں
ہو گیا ہاں
رکنا تھوڑا سا
اکے ہیں
سب چولے ا س تو بولو بھائی
ہو گیا
ہوں
ہ تو آج کل کام پہ نہیں ہے جی
جیسے کام ختم ہو گیا تھا ٹھیک نا
ہوں
اں ابھی پھر بلا رہا تھا ابھی معلوم آ گیا
ہوں
آ تو فون کیا تو پھر میں اس کے بت جو ساتھ میں کرتا ہے اس کو فون کیا تو وہ بول رہا ہے کہ مارکیٹ طرف آ گئے نہیں جی
اچھا سننا اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا کہ وہ لنک تمہیں دے دوں گا نا میں
ہوں
تو کیا کہتے ہیں اب تمہیں پورا کرنار کرنا ضروری ہے
اچھنا
بق تیس گو تیس تیس دہاں کتنا ہوتا ہے تین دہا تیس تین سو تین سو منٹ
تین سو منٹ
ہ ن یار چ پانچ دن میں
سر پانچ دن میں
ابھی ایک دن میں کتنا منٹ تو بات کر لے گا پتا ہے تو کم سے کم چالیس منٹ بات کر لے گا ایک دن میں ار بد تو میرے پاس کال کرے گا چالیس منٹ بات کر لے گا ہو گیا
ہاں لیکن کرے گا تب نہگا
کسی نے کریں گا عصر بات تو ہمیشہ کر کرنا روز کرنا
جی جی رہے گا تو
کیسے بزی رہیں گے ہم کا کرنا ہے ہم کو لیکن تو پورا کرنا چاہے گا تب نا
میرے کو میں ہمیش سے خالی ہ مان رہی ہے ہ
تو عصر بعد کم سے کم تو کیا کہتے ہیں پانچ ساڑھے پانچ بجے میرے پاس کال کر دے گا ہو گیا اور نہیں بھی اٹھا پائے پائیں گے تو پھر ہم ترنت کال اٹھ ریپلائی کریں گے اگر نماز وغیرہ پڑھتے رہکھیں تو سارے
ایک ہی ایک ہی ایک ہی کے پاس کروں گا تو کوئی دقت
آئ
ایک دو کے پاس مطلب بات کروں گا نہیں جیسے کہ میرے کہنے کا مطلب ہے تم سے بات کر لیا کبھی ساجد سے بات کر لیا
ہاں کوئی دقت نہیں تو مجھ میرے پاس تو عصر بد روز کال کر سکتا ہے پھر اس کے بعد تو ہاں کہیں کال کرو کوئی دقت نہیں ہے
جی
جس سے بات کرنا ہے بات کرو اصرے بات میرے پاس کال کرنا عصرے بات بات کرنے کا من کرتا ہے ادھر ادھر نیند لگتی ہے یہ وہ تو
ہوں مو بھی لگتی ب
دیک اس دن دیکھناا کیا کہتے ہیں جمعرات کا بات کرتے کرتے میں سو گیا تھا تم کب کال کاٹا ہم کو پتا بھی نہیں ہے پھر اٹھے پتا ہے ارے یہ بھی نہیں یہ کہ ت سو گئے تو سوئے گئے جیسیےیک تم کال کرتا دس منٹ بد تمہیں اٹ گئے ہم تم دیکھاؤگے میں آن لائن آ گیا ہوؤگا ہے نا
ہ
اورن آنائن آیا سکن پھر کچھ دن بع کچھ دیر بد
پترہ نہیں دھیان نہیں
ہ دس منٹ بعد ترنت رک گیا اور پھر اب سب اب سب کو بول رہا ہے کہ بول رہا ہوں میں کہ میں سو گیا تھا تو ہاں تو ارے یار بات کرتے کرتے میں سو گیا تھا نہیں تم بول رہا تھا کہ نیند میں بات کر رہے ہو نیند آ رہی ہے کیا
ہوں
جھوپ رہا تھا اس وقت اور اٹا ترنت لیا وہ با لیا کیا کہتے ہیں سمت رہا
ہ ہ ہ ہ کیاس
اٹھا ترت لیا بولا سمجھ رہا سمجھ رہا
ہوں
ہوں اور پھر اس کے بعد جمعہ تمہارے پاس کال کر کیے اثر بات تورنت کی ہے نا ا سر بات کال کرنا اٹھائیں گے ہم پورا کرنا چاہتا ہے تب اور لنک چاہیے تبھی اگر لنک چاہیے تو پورا کرنا پڑے گا پورا کرنا چاہیےورنا کرنا پورا کرنا چاہتا ہے تو لنک لو
بھی
ہ ٹھیک نہیں
ہوں
تو دو سے تین دن تک نہیں ایسے کرنا رستتا ٹائم بنا لو
میں بول رہا یہ میرے میرے پاس تو ٹائم کبھی بھی ہے
نہ ت ٹائم بنا لو اس طرح ٹائم بنا لو کم سے کم ایک دن میں ساٹھ منٹ کم سے کم بات کرو چالیس منٹ میرے سے بات کرنا تو عرباد ٹھیک ہے نا اص بعد میرے چالیس منٹ بعد کر لینا پھر ظہر بد کسی کے پاس اور کال کر لینا جس کے پاس کم سے کم سٹھ منٹ ستر منٹ روز بات کرے گا تو پا نہیں ہوگا دو سے تین دن تک
ہوں ہو جائے گا
کسی کے اور پاس کر لینا شاہد کے پاس کر لینا چاہے تو نمدن سے بات کرتا ہی ہے ہے نا اور نعیم الدین بولے گا نا کہ کہ ہم مجھے بھی بات کرنے والا آپشن دلا تو کہنا نے کہ مجھے مجھے بہت مشکل سے ملی ہے سر ڈر بول رہنا ٹھیک ن
ہوں
ٹھیک
ارے نم دن کے بعد میں کروں گا
ہ ٹھیک نہیں کرے گا تو کرے گا یہ کرے گا تب بھی ہم بولت رہے ہیں تو دو سے تین دن لگ جائے گا وہ آنے میں تمہارا کھلنے میں
کوئی دقت نہیں
کی ابھی نہیں بات کرنے کا آپشن آئے گا آج دوں گا تو آج کون دن ہے شنیچر اتوار سمار منگل منگل تک ہو سکتا ہے آ جائے گا نا تو پھر بدھ کے کمفرم آ جائے گا سمجے
ہاں
ہوں ٹھیک ہے ابھی اس کو مکمل کرتے ہیں پھر تمہارے پاس لنک بھی دیتے ہیں ت اس کو بھر دو کمپلیٹ ہو جائے گا روز سے ساٹھ سے ستر منٹ بات کر ہی لینا سمجھے
سیکھنے جاوںں گا
خش
بارہ منٹ ہو گئے کٹ جائے گا اپنا
اب کر جائے گا
ج
چوڑی تھے اور پھر زیادہ فولس ہو جاتا ہے اسی لیے نہیں کرتا ہے کبھی کبھی سمجھے تو پھر کبھی بارہ منٹ میں جسٹ بارہ منٹ میں کاٹ دیتا ہے جوک فولس نہیں رہتا ہے اسی لیے چاہے دس ہی منٹ میں کاٹ دے گا جب اگر فالس نہیں رہے گا پورا بڑھیا رہے گا صاف ستھرا بات تو
جی
لیکن زیادہ فالس وغیرہ بھرھ جاتا ہے نہیں تو بعد بھی سب صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہ کیپچر نہیں کر پاتا کر پاتا ہے تو فالس بھر جاتا ہے سب سمھے
ہ ہ
ہوں ہر چیز د دیکھتا ہے ن
ہ
ہوں نیٹ ورک نہیں کام کیا تو سرا کہ ڈائرٹ ڈائریکٹ کال کر دے گا نہ نیٹ ورک چاہیے اس کو م تم تمہارے فور جی پکڑ رہا تھا تو ت نے کال کاٹ دیا کاٹ دیا تھا اس وقت
ہ کل میرا ریچارج ایک دو دن میں ریچارج ختم ہو جائے گا
ریچارج کرا آ ل نا ہپورٹ سے نہیں سونا کہ ہسپورٹ سے ہیلے گا نہیںلے گا کہ نیٹ ورک پھنتا رہتا ہے اس کا
کرواؤں گا کرواؤں گاے گ تھوڑا ہاں ب
ہوں
میں میں اپنے ہی مصیبت میں چل جاتا ہوں س
ارے ایک دو تین چار سننا ایک دو تین ریچارج ریچارج کے لیے ہو جائے گا اس چیز سے کا کہ کچھ مجھ سے مل جائے گا ایک دو سو بھی ہے یا دو سو کم سے کم اور آ جائے گا سمجھے چار سو ہو جائے گا اور پھر اس سے ملے گا کم سے کم ملنا چاہیے اس میں دو تین ہزار
ہ ہوں
دو تین ہزار میں سب تھوڑی ہوگا یار اور دینا پڑے گا یہ تروی خالہ کو سمجھے
او ہوو
دینا بھی پڑتا ہے
دے دیں گے کو
آدھا ففٹی پرسینٹ دینا پڑتا ہے مجھ کو دینا پڑتا تمہیں جو میں بات کیا ہوں تم پہ آئے گا نا جتنا پیسہ
ہوں
میں بات کیا آپ سے اولا اس کو تو تمہارا پورا ہوا لیکن جو بات کرے گا جو جو بات کرنے والا ہے اس کا ففٹی پرسینٹ دینا پڑے گا
ہوں
کرو گے کیا کہ کام دی دی ہے تو پھر کرنا ن پڑے گا اس کا کہ
ہاں
اور کوئی ہم لوگ کا نقصان تھوڑی اس میں ہو رہا ہے کوئی پونجی بار لگ لگبے نہیں کیا ہے اس میں لگا ہے
پ نے س گیم کھیل لیا سب کے س
یہ تو
پھر وہی لت لگ
ہوں
ہاں کان پکڑ لیا جاو
ہاںاں
ہوں سبنا
ہاں یار اس میں بہت نقصان ہو جاتا ہے قسم سے
اس وجہ سے گھر پہ بھی میرے کو بہت سننا پڑا تھا اور
ایک بار مجھ سے میں نے بتایا تھا تم کو کہ ایک آیا تھا ٹرمپ ہوٹل جس میں لگایا تھا میں پین یس سو بتایا تھا ا ڈرٹ ڈائریکٹ چل گیا تھا میرا اور عالم کا کچھ نہیں ادھر ادھر دیکھا رہا ہے چل گیا بہت افسوس ہوا تھا
جی
کیا کہیں بھائی یہ سب سے بھروسہ ہی اٹ گیا اسی لیے ما ایک دم بھروسہ اٹھ ہی گیا ہے اس میں ن اس میں کیا کہتے ہیں نئی کچھ لگ لگتا ہے تو اسی لیے ہم اس میں ٹرائی کیے ن تو ہم اس میں بھی ٹرائی نہیں کرتے ہیں اگر لگتا تو میں ٹرائی کرتا کبھی بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے ف الح کسی کسی چیز میں کون بھروسہ کرے گ آج کے جنریشن میں کی کیوں ن
ہاں
سب اپنے مطلب پہ رہتے ہیں بھائی
ہوگا
ھم ہوں
بس زندگی کسی طرح
ہوں ہ کسی بھی طرح بولتے رہتے ہیں کسی کسی نہ کسی طرف سے
ماں کا لڈلہ
ابے پتا ہے سننا ارے سنا ارے میں نا پہ جما دیا ج بات کو
کہنا کہا تھا نا میں آل راؤنڈر ہ تم کو کوئی دقت نہیں ہے
ارے وہاں کیسا میں نہیں سوچا تھا کہ پڑ سکتا ہوں میں کہ پھ لیا کب سے خدا کا شکر ہے جیسے بھی پڑھا ا وہاں جتنا نام تھا ج اتنا لوگ کہ ان لوگوں سے صحیح پڑھا
ہ ارے میں میں جانتا نہ ہوں بابو
نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے بھائی تونوں کی دعا ہے کہ میں تونوں کی دعا ہے کہ میں ہر چیز کوئی چیز میں اتنا اتنا بھی ایوریج نہیں ہو جتنا میں اپنے آپ کو مان لیتا ہوں سب دونوں کی دعا اور خدا کا کرم ہے فضل ہے میرے پہ کہ میں ادھورا ایسے ہوں لیکن کچھ جاننے کے طور پر اتنا بھی ادھورا نہیں ہوں ہے نا
ہوں خدا نے جسپ کرے جس مقام پ لا کے چھوڑا سے رکھا ہے وہ میرے لیے بہتر
ہاں خدا کا شکر ہے کہ مجھے ایسا مقام دیا پتہ نہیں ایسے مقام
ہو سکتا ہے کہ اسی لائق ٹام ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ دینا بھی نہیں چاہتا ہے تو اس میں بھی کچھ وجہ ہے
ہ کیا اور خدا کا ہر چیز ہر ہر کام حکمت ہے بھائی ہر کام میں کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہی ہے اور دیکھو بھائی کبھی کبھی یہ بھی
ہوں ہو سکتا ہے تم جو ہی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے جو ہی تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں
ہاں میں مانتا ہوں کہ میں اس کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوں گا شاید اسی لیے نہ یہ یہ یہ یہ نہیں مانتا میں سمجھا یہ نہیں مانتا یہ کبھی یہ کبھی یہ کبھی دل میں تصور ہی نہیں گیا ہوں کہ ہ وہ میرے لی پرفیکٹ نہیں وہ ہم میرے لیے سب طرح پرفیکٹ ہے ہر اینگل سے میں نہیں ہو سکتا شاید اسی لیے اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا بھائی کہ وہ شاید اس اس کے لیے کوئی بہترین کوئی بہترین شخص اس کے لیے منتخب کیا گیا ہوگا تو میں جھوٹ کے اس کے زندگی اس کی زندگی میں دخل دے رہا ہوں اور وہ شاید دوسروں دوسرے کے لیے بنی ہے تو کیا کر سکتے ہیں ہم میں بہت صبر کیا ہو ایسے ہی کر کر کے کہ شاید اب میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کی زندگی کو میں اپنے طریقے سے اس کو استعمال کروں نہیں بنتا بھائی کسی بھی اینگل سے نہیں بنتا ہے
اھ
میں ٹھیک ہوں
جس جیس صاحب یہ ا میں جیسا بھی ہوں میں ٹھیک بس خود دیکھو اپنی اپنے آپ پہ یقین رکھو سب صحیح ہوگا اگر اپنے آپ سے یقین ٹوٹ گیا تو
لیکن بہت یقین کیا ہوں یار ہر چیز پہ یقین کیا ہوں ہر قول و فیل پہ یقین کیا ہوں قول ف یہ حضرت علی کا کول خدا پہ یقین کیا ہوں اس اس طرح بھی سب رکھ ہوں کہ شاید میں ات شاید کیا ہوھ سکتا ہے میکے اگر میں میرا میرا میری محبت صحیح ہو تو یہ ضرور ہو سکتی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر مل جائے آ
کتنا تو ل
کیاچ
پتہ نہیں ہو کتنا توور رہا ج ہما تو جانا ہے ہمارا تو زیادہ لگا تو ساڑھے پانچ سو چھبیس چوبیس
ہلو بھائی ہلو
ہوں
یہی میں بول رہا تھا کہ اگر میری محبت میں سچی نکلی
اگر میری محبت سچی ہو تو تو تو حضرت علی کا کول بھی سچا ہوگا اگر میری محبت سچی ہو
بلانا ہے روشنی بلانا ہے سب کچھ
مے ادر آلی کپ کال تو سچا ہی ہے لیکن اگر میری محبت سچی ہوگی تو ضرور ملے گی حضرت علی کال کیا ہے کہ ا ہاں
یہاں پہ بھی میرے محبت ہو چکی ہے سمجھ ہے لیکن میں چاہتا نہیں
کسے
ہو چکی ہے پر نہیں چاہتا یار
کون ہے وہ خوش نصیب
خش نہ سےیگ کی ہواتر لگے
کون ہے
لیکن ہے ن
اچھا وہی جو جو انگوٹھی تم کو دی تھی وہی
نہیں ہو نہیں اس سے بھی ہے اس سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے سون رہا لگتا ہے کہ مطلب صحیح ہے پر پھر میں سوچتا ہوں نہیں جسے پڑھنے آ جاتے ہے تو کبھی کبھی لگ جاتا ہے کہ ہاں صحیح ہے اور میرے کا بھی مطلب تھوڑا ہو جاتا ہے دل میں تھوڑا دوسرے سے ہو جاتا
نہیں یار ار محبت ہے تو اس کو بھرنے نہ دو
آاں
صحی بول رہا ہوں میرا میری میری صلاح یہی رہے گی بھائی ہمیشہ کہ اگر محبت ہے محبت ہے تم کو تو اس کو رہنے ہی دو دل میں نکالو مت بہت درد ہوتا ہے یار سمجھ رہے ہو نا
ہوں اور دوسری بات یہ ہے دیکھو
چلو دیکھیے تھوڑا سا د تھوڑا سا درد لے لیں گے ایک اتنا بھی اس میں نہیں ہوگا یار نہیں خود سے چھپائیں گے تو نا درد نہیں ہوگا لیکن جب اگر وہ محبت کی آخری دہلیز تک پہنچ جاؤ گے نا اور اس وقت تمہیں ا ملے گا وہ دھوکا ملے گا قسم سے اس وقت بہت درد ہوگا
اسی لیے تو میں اسی لیے اسی لیے میں کرنا نہیں چاہتا
ہ میں وہی بولتاوں یہ کہ میں آخری میں محبت کے آخری مقام میں تھا اور وہی اسی مقام میں مجھ کو چھوڑ دیا گیا لوارس چھوڑ دیا گیا لوارس سوارس چھوڑ دیا گیا اسی آخری مقام میں
ہیلو
ہاں ہلو
یہ تو بولنا نہیں چاہیے جس سے میرے کو جس میرے کو پھسایا گیا تھا نا
ہوں
وہ ات نہیں اب بہت صحیح لگنے لگے ار
ارے یار وہی چچی کے
ہوں یہ دیکھو ایسے ایسی بات نہیں ہے کہ وہ گور ہے چاہے اتیھی ہے گور نال بھی نہیں ہے پر میرے کو مطلب
ارے محبت یہ سب نہیں دیکھتی ہے بھائی کبھی یہ غور و فکر کبھی کرنا مجھ پہ میں کچھ نہیں دیکھا ہوں ایسا میں صحیح سے دیکھا بھی نہیں ہوں اس کو
اور یہ اور یہ بات ہے نا وہ مطلب جیسے کوئی کچھ بول دیتے ہیں نا تا ہے پھر وہ اگر کچھ ایسا لفظ بول دیتی ہے نا تو پ میرے بہت زیادہ دل میں درد ہونے لگتا ہے اپنے یہاں سے دان نہیں کیوں
یاد رکھنا ہے یہ سب یہ سب میں مت رہا بھائی بس کچھ اس کے بارے میں بات ہی کر ختم کر دو صحی کر رہا ہوں ب پت میری تو نہیں م
لیکن کچھ بھی ہے نا
ہوں
نہ کبھی اظہار کروں گا نہ ہی کبھی کچھ کروں گا سمجھاپ
ہاں تو اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو جتنا سوچو گے اس کے بارے میں نا تو اس کی طرف اور مائل ہوتے جاؤ گے سمجھے اس اس کی طرف اور تم کھینچے جاؤ گے اور تم کو تم کو اس اس سے بیماری میں مبتلا نہیں ہونا ہے تو باس آ جاؤ ہے ن
بس یہی ہے کہ
ہاں تو ہی نا س ہوں کیاچھی
ہ اس سے پہلے میں ایک ہی چیز سوچتا ہوں چل ایسے بسا دیا گیا کسی طرح اگر ک بھی لگ جائے تو بہت زیادہ
تو اگر دیکھو تم تم کو ہر طرف سے نقصانی نقصان نظر آ رہا ہے کہ نہ
ہوں
ایک تو کہ اگر اس سے کچھ ہوا تمہارے دونوں کے بیچ میں کچھ میٹر ہوا تو تو دکھ اگر پھر اگر کچھ ادھر ادھر ہوا تو دونوں کی طرف میٹر نہیں ہوا کچھ ادھر ادھر گھر کی طرف سے ہو گیا تو اور بڑا نقصان ہے نا
ہوں
نقصان اٹھانا پڑے گا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا تو کیوں اس راستے میں جائے کہ ہر طرف نقصانی نقصان ہے
ا یہ بھی پھر کھول دیا جائے گا وہ بات سچ تھا ہلو پھر وہ بھی بول دیا جائے گا کہ وہ بس سچاس اس سے
کیا
بات جو ہوا تھا نا پہلے پھر وہ بھی بول دیا جائے گا کہ مطلب صحیح تھا وہ
ہاں ارے ہم تو پورا پوری طرح سے میں بولتا ہوں ہمیشہ کہ محبت میں ہمیں ہر طرف سے دکھی دکھ میں ملتا ہے یار کیوں ت ہ نڈو پ چل گیس لی نا چلیے گیے وہاں تو ہ ہیلو بھائی
ہاں
ارے یار دیک ترویر یہ کٹین رہا ہے کون ابھی تک کٹھین ہی دا کول ٹھیک ہے ستائیس منٹ ہےاں کولکٹ ہی رہا ہے کیوں ک ٹ ج ہ نہیں پورا ہو گیا انتیس کو پورا ہو گیا ہے یہ تیسوا ہے مارا ہوگل ہوت ڈڑھ سو ہو گیا ک با ک با ا پٹ دو ہو کا تو ہاں رکنا ہاں بول بھائی
ب
وہی کہ ہر طرف سے دکھھی دکھ میں بول رہا تھا نا ہر طرف سے دک ہی دکھ ملتا ہے اس میں اس لیے مائل نہ ہو اس اس کی طرف ف کرتے بولتا ہے اس دیکھو یار میں تو بولا ہی کہ اگر حضرت علی کا کول تو سب چاہے نا حضرت علی علی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو یہ نہ سوچ وہ تمہارے تقدیر میں ہے یا نہیں بلکہ اس کو اتنا چاہو کہ تمہاری وہ ت تمہاری وہ تقدیر بن جائے ہے نا
ہاں
تو تو میں یہ سوچتا ہوں نا کہ اگر میری محبت سچی ہوگی نا تو ضرور ملے گی کیک کیونکہ حضرت علی کا کال جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے کوئی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہے نا ا ارے میری محبت سچی ہوگی تب اگر مجھے میں سہوت کی وجہ سے میںے یہ سب کر رہا ہوگا میں گندی نگاہ بد نگاہیوں سے شیطانی حرکتوں سے میں حرکتوں کو وجہسے کر رہا
اندھیلا ہو جائے گا بیٹھو نیچے بیٹھو ادھر انلا ہو جائے گا پھر نیچی ب نیچ ہی بیٹھا سرے اندھیرا
اپر ش کہنے آ رہے ہیں تو کیا نا تو ہاں بھائی بولیے ہیلو بولیے بولیے ٹائم ہوئی چلا ہے بھائی ہلو بھائی نہیں بھائی ابھی بولیے بولیے اھی بول سکتے ہیں آپ جی ورک بولیے جتنا بول سکتے ہیں آپ
ہاں بو لو دکھو یہ بات ہے یہ سنو
ہاں
جب اگر بات و س ایسی بات ہووں گی تو پھر بات بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہی ادھر ادھر مطلب بعد کھلتے کھلتے بہت کھل جاتا ہے
ہاں بہت کھل جاتی ہے بھائی پریشانیوں متلا ہو سکتے ہیں ہم کیوں بکار کا پریشانی ہم د اٹھائیں گے
ہوں
ہمیں وہ پریشانی تکلیف دے گی تکلیف زدہ ہے تو پھر کیوں ہم ا اس تکلیف زدہ میں جا کر جی موڑی پٹکیں گے جان جان بوجھ کر
ہ
آسان راستہ اختیار کری
ہ ب
سمجھےیں
ہوں ہ
آسان راستہ اختیار کریں جتنا آسان ہو ارےند ارے زندگی تو مشکل ہے ہی ہے
ایک بات بولو
ہاں
رات رات میں کول کر دے رہا ہے نہیں مطلب الگ ہی بیٹھ کے ساتھ میں جب کل کرتا ہے
ہاں
یہ ہو تو تمیں الگ ہی بیٹھ کو یہتا کہ وہ کہیں اور بات کرتا ہے اب ہندی میں بات کرنا رہتا ہے ہندی اردو میں ن
ہاں
ا چچچ بھی آگی ہیں تو تھوڑا میں بیٹھا رہتا ہوں ادھر تو سوچتی بھی ہوگی کہ
ا رشتم بھائی سننا سننا
ہاں
ایک بات سو ارے ہم میں مار رہا تھا وہ چیز مار رہا تھا سروس مار رہا تھا اس وقت میں کہ تھوڑا سا م تھوڑا سا میں اندر سے گڑ گیا تھا آنسو نکلنے لگا تھا اس وقت سائد کے ذہن میں کہ سائد کے خیال کے اور خیال نہیں میر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ خواب دیکھنے لگا ساجد سمجھے اور خواب میں کیا دیکھا پ ہے کہ مجھ کو اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں تم تو مدینہ میں نکا کر کے جا رہے ہو اس میں کیا میں حکمت ہے یار
ا تھا نہیں اب کیا بول سکتا ہوں
پتہ نہیں یار اس وقت مجھے یقین تھوڑا سا یقین پورا یقین میں بدل گیا میرا میرے دکھ میرا دکھ کیا کہتے ہیں پھر یاد پڑا یاد آیا حضرت علی کا کال کی حضرت عاللی نے فرمایا کہ یہ وہ تو پھر میں نے میں نے وہ کیا سوچا پتا ہے اس وقت کہ میری محبت اگر سچی ہوگی تو ضرور ملے گی اور میری محبت سچی نہیں ہوگی تو پھر نہیں مل سکتی کیونکہ حضرت علی کا کال کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا اور میری محبت اگر سچی ہوگی تو ضرور ملے گا ملے گی وہ کیا
ہاں
س امید سے جاگ گئے قسم سے کیسے ان کے کیوں میرے بارے میں کیوں د دیکھا وہ کیا حکمت ہو سکتا ہے اور اسی وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل نکلنے لگے نا سمھے ہ پتا نہیں کیا ہے اب خدا ہی بہتر جانے لیکن یہ بات ہے نا اسلام آباد کہ اگر وہ مجھے مل جانےا ابھی بھی میں کہتا ہوں محبت میں ابھی تک سے کم نہیں ہوئی ہے ا مل جائے نا تو میری زندگی میری دنیا مجھے مل جائے گی پھر سے میں وہ انسان بن جاؤں گا جو میں مرتا مرتا جی رہا ہوں
ا میں
آ
میں
ارے یار تمہارے لیے میں کافی نہیں ہوں
پٹا جا
ہاں
بس کبھی کبھی اسی وجہ سے لگتا ہے کہ مطلب کوئی رہ ی ایسا کہ میں بات کر سکتا کدھر دست سنا سکتا اس وجہ سے میں اتنا تکلیف میں ہی رہتا ہوں نئی اور
ٹینشن میں ہی ہ سر رہتا اس وجہ سے ر سوتاس ال اگر کسی طرح ہوگ بہت پھر نقصان میرے کوئی
ہوں
مطلب سب جگہ سے سوتنا پڑتا ہے
ہوں
ج بیٹھو یاد کرو یاد کر کللم ہی
کیا کرے بھائی ہماری زندگی ایسی ہے ار آ کو ج ک ل
کچھ کہ بھی نہیں سکتے ہیں نا اس طار
ہوں
کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں کچھ کر بھی نہیں سکتے
ہاں
بس کسی ذرا زندگی کٹ رہی
ہوں
ا
اب اذان بھی ہونے والی ہے رستم بھائی ٹھیک ن
اسٹا پہ ڈپی میرا صح ہے ہٹا دو
ہاں بھائی تم کبھی غلط ہو سکتے ہو
ہ
مطا ا کی مت اچ کھی چل فوٹو کا
نہیں ار
پڑھانے بیٹھا تھا میں ہ ہ
ا مذاق ہی مذاق میں فوٹو صحیح آتی ہے کبھی سیریسلی فوٹو کھینچے گے نا تو بڑی خراب آتی ہے
ہوں
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک نا کال کریں گے پھر آئیں ٹھیک ٹھیک ہے السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک
ا